ہیلو
ہاں جی اسلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں
ماشاء اللہ میں بالکل خیریت سے ہوں بس میں بیٹھی ہوئی ہوں آپ فرمائیے آپ کیسی ہو
الحمد اللہ میں ٹھیک ہوں سب ٹھیک ہیں
اچھا اور کھانا لائی
جی بالکل
اچھا تو کیا پکایا تھا آج آپ نے کھانے میں
آج ہم نے سالن پکایا تھا بریانی بنائی تھی روٹیاں بنائی تھی
ہاں ماشاء اللہ آپ کو سالن تو بےحد ہی زیادہ پسند ہے
جی بالکل کیونکہ وہ ہلکا ہوتا ہے نہ اس لیے سالن روٹیاں سب سے بیسٹ ہوتی ہیں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اب ایسے نہ ابھی عید عید آنے والی ہے تو عید کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں آپ کے یہاں پر
اللہ بالکل کل زوروں شوروں سے چل رہی ہے عید کی تیاری تو خوب لگی ہوئی ہے صاف صفائی کو زیادہ انتظام ہو رہے ہیں صاف صفائییا تو ہو رہی ہے گھر میں
اچھا ہماراری بھی یہاں پر نا عید کی تیاریاں اچھی چل رہی ہیں گھر میں سبھی لوگ بہت خوش ہیں اور نا عید کا بے سربی سے انتظار کر رہے ہیں سبھی لوگ کہ عید آئے بس دو تین دن رہ گئے ہیں اور جلدی جلدی سے صاف صفائی سجاوٹ کرنے
لوکر میں چلیے
اور ویسے نا عید میرا تو سب سے پسندیدہ تہوار ہے اس دن کا ماحول بہت ہی زیادہ خوشنما ہوتا ہے
جی جی جی جی بالکل بالکل کیونکہ نا عید پن میں سب کے لیے خو شنما ہوتا ہے کیونکہ عید کا تہوار ہوتا ہے اتنا اچھا ہے بھائی چارے کا پیار محبت کا تو اس لیے عید کا دن نا آآ ام کتنے بھی مطلب سارے گناہوں کو لوگوں کے معاف کر کے اور ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں ان شاء اللہ بھائی چارے کا دن ہوتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے یہ تو کہ عید بھائی چاری اور محبت کسی کوشی پیغام لے کر آتی ہے اب ویسے کیا تم نے عید کے لیے نئے کپڑے خرید لیے ہیں کہ ابھی جاؤ گی
جی بالکل عید کی تو تیاریاں چار چھ دن میں بازار جا کے ہو پاتی ہے کیونکہ بچے بچے ہیں ان کے لیے بھی لانا پڑتا ہے مبو کے بھی لانے لانا پڑتا ہے انشاء اللہ اپنے بھی لانا وقت رہے تو پھر اپنے بھی لانا پڑتا ہے
ہاں ماشاء اللہ بالکل اور ویسے نا میں نے تو پچھلے ہفتے ہی خریدے تھے نئے کپڑے اور نا بچوں کے لیے بھی خریدی تھی میں نے تو نئے نئے کپڑے جوتے بھی خریدے تھے اور میرے جو بچے بول رہے تھے امی جان ہم تو ن کر وغیرہ لیں گے نا گرمی اتنی ہے گرمی کی وجہ سے بچے نا نئی نئی کپڑوں میں پریشان ہو جاتے ہیں
جی بالکل بالکل کیا ہے نا گرمی رہتی ہے اب گرمی میں پریشان رہتا ہے عید آتی ہے نا گرمیوں میں تو اپنے بھیلی لیے ایسا لگتا ہے کہتنے کتنے بھی لباس لینے پر انشاء اللہ کیا بتا تیں کہ مطلب پہ نہیں نہیں پاتا ایسا لگتا ہے کاٹن کے سوتی کپڑے پہن کے کیوںکہ سارا دن تو ہمیں کچن میں کام کرتے کرتے ہو جاتا ہے دعوت کی کھانے کی تیاریاں کرتے کرتے ہو جاتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اور ویسے صحیح کاآ اب ویسے نا اب تو عید کی نماز کے لیے نا سبھی لوگ صبح جلدی سے تیار ہو جاتے اور نہ پھر لوگ عید گاہ جا کر نماز ادا کرتی ہیں اور نا ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں
جی بالکل بالکل آپ نے اندہ فرمایا ہے کیا ہے نا بچوں کا زیادہ رہتا ہے تو صبح سے ہی پہلے نانا نان نے کپڑے پہن کے عید کے لیے چلے جاتے ہیں اور کیونکہ ان کو عید ہی ملتی ہے سب ان کو محبت سے رکھتے ہیں عیدی دیتے ہیں تو بچوں کو زیادہ اچھا لگتا ہے ہمارا کیا ہمیں تو مطلب اپنا پھر بعد میں تیاری کرنی ہوتی ہے پہلے بچوں کو تیار کر کے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل ویسے نہا اس دن نہ لوگ پرانے گلے شکوے بھول کر ایک دوسرے سے گلی لگ ہیں عید کا سب سے پسندیدہ حصہ ویسے تمہارے لیے کیا ہوتا ہے
بس میرے لیے یہ ہوتا ہے ممہمان نوازی کرنا ایک دوسرے کو گلے لگانا سب کے لیے مجھے مطلب سب کو اچھے سے دعوت پہ بلانا مجھے یہ سب بہت پسند آتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا آ جی آپ نے اور نا مجھے تو نا سب سے زیادہ رشتے داروں سے ملنا ہی نہیں اور جو بچے ہوتے ہیں نا تو بچے عیدی کا سب عیدی کا کتنا انتظار کرتے ہیں عیدی ملنے پر نا بچے کتنے خوش ہوتے ہیں کیوں کی خوشی دیکھ ہی نہیں جاتی ہے
بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے یہ سب چیز یہ سب چیزیں تو دیکھنے کو ملتی ہے پڑے تو ویسے تم نا ا کہاں جانے والی ہو عید پر کس کے گھر جان والی ہو سب سے پہلے
جی میں نا اب سونچ رہی تھی میں عید پر نا اپنی باجی کے گھر پہ جاؤں سب سے پہلے
جی میں بھی ویسے تو کیا وقت ملتا ہی نہیں ہے لوگوں کی مہمان نوازی کرتے کرتے سارا دن کچن میں کھانا پکاتے پکاتے دعوت کے لیے کچھ پکاتے پکاتے وقت نکل جاتا ہے پر وقت تو نکالنا ہوتا ہے نا سبھی کے یہاں جانے کے لیے سب لوگ ہمارے گھر آتے ہیں پھر ہمیں بھی جانا ہوتا ہے تو میں بھی تو اپنے ابو سے ملنے کے لیے سونچ رہی تھی اپنے ابو سے مل کے آؤں امی سے مل کے آؤں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل جانا اپنے امی ابو سے ملنے اور ویسے نا تمہارے گھر پہ کون کون سی پکوان بنے گی عید پر
جی میرے گھر پہ نا میں سونچ رہی تھی بچوں کے لیے بریانی بنا لوں کواب بنا لوں ا شیر مال بنا لو اور میٹھی میں سے میاں بنا لو ان شاء اللہ بچوں کو بے حد ہی پسند ہے نا اس لیے میں جب ویسے تو سب کوئی پسند ہے پر بچوں کی کھانے کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل اور نا آپ کی بات تو بکراعید دور ہے تو بکرا تو پکے گا ہی سب کے گھر پہ
جی بالکل گوشت پکے گا گوشت پکے گا بھی ضرورت مندوں کی بھی مدد کی جائے گی انشاء اللہ سب کے رشتے داروں کے گھر کے پہ بھی بھیجا جائے گا انشاء اللہ قربانی کا دن تو ہوتا ہی اتنا خاص ہے نا اللہ اللہ تعالی نے ہمیں قربانی کے لائق بنایا ہے تو ہم قربانی دیتے ہیں اور ہم سب کو نا قربانی بھی دینی چاہیے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل اور ویسے نا مجھے نا عید پر مجھے توہ شیر خورما ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ پسند ہے عید والے دن بہت کھاتی ہوں میں تو شیر خورما کو
جی جی بالکل بالکل سب کوئی پسند ہوتا ہے ویسے نا یہ ناشید کو میں نہ ولیمہ ولیمہ وغیرہ میں جارا بنتا ہے انشاء اللہ کیوںکہ سب کا فیورٹ کھانا ہوتا ہے یہ
ہاں جی بالکل بالکل اب ویسے نا عید کے دن مہمان مانوں کا جانا آنا بھی لگا رہتا ہے تو نا گھر کا ماحول بہت ہی زیادہ الگ الگ تا ہے رونق سی دکھنے لگ ٹی ہے اور رشتے دار چلی جاتی ہیں نا جب عجیب سا لگ پ ہے کہ پتا نہیں آج گھر میں کوئی ہے
بالکل بالکل بالکل تو ہم نے گلے کے بعد نہ مائیں معشومیت سی چھا جاتی ہے اچھا نہیں لگتا ہے اور سب لوگ آتے جاتے رہتے ہیں صبح سے شام تک بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے سبھی رشتے دار آتے ہیں سبھی ہمارے دوست بھائی جان وغیرہ سب لوگ آتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے نا سب کے ساتھ ایک دوسرے گل لگو عیدی ملتی ہے سب کو انشاء اللہ خوب مزہ آتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل اب ایسے نا ا عید والے دن عید ہمیں غریب اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں بھی تو سندیش دیتا ہے ہمیں اپنی خوشیوں میں نا دوسروں کو بھی شامل کرنا چاہیے
جی ضرور ضرور آپ نے صحیح فرمایا ہے کی ک اللہ نے اس ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم مطلب کسی کی مدد کر سکیں قربانی کے دن ہمیں گوشت کو بانٹنا چاہیے آپس میں مل جل کے کھانا چاہیے اور ہاں زیادہ تر نا غریبوں میں دینا چاہیے اپنے بھائی بہنوں میں رشتے داروں میں بھی ہمیں دینا چاہیے اس سے ن ب اللہ کی طرف سے اب برکت رہتی ہے انشاء اللہ
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل اب ایسے نا میں سوچ رہی تھی کہ عید والے دن مہمان تو آئیں گے ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے آئیں گے ان کے کے لیے نا میں گفٹ لانے کی سوچ رہی تھی بچوں کو پیسے وغیرہتے نا وہ خرچ کر دیتے ہیں گفٹ دیں گے تو بچے نا خوش ہوں گے تو میں سوچ رہی تھی کہ آپ سے بھی پوچھ لوں ہم چلیں گے مارکیٹ میں
بلکل بالکل ضرور خریداری کرنے چلیں گے کیوں بچوں کونا یہ عیدی دینا تحفے لینا بہت اچھا لگتا ہے تحفے قبول کرنا بہت اچھا لگتا ہے بچوں کو اور وہ اللہ کر اللہ اب اللہ کی دین ہوتے ہیں بچے نا انشاء اللہ اس لیے ہمیں کیا کہتی ہیں بچوں کو زیادہ مطلب خوش رکھنا چاہیے بچوں کا زیادہ تہوہار ہوتا ہے بچے نا سمجھ ہوتے ہیں اللہ کا روپ ہوتے ہیں یہ لوگ انشاء اللہ ہمیں بچوں کو زیادہ سے زیادہ مطلب ہاں وہ دینی چاہیے عیدی دینی چاہیے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اور ویسے نا صحیح کہتے ہیں لوگ کہ عید نا محبت اور بھائی چارے کا پیغام ہی ہوتا ہے خوشیاں لے کر آتا ہے اور عید والے دن تو نای رونق ہو جاتی ہے گھر میں
جی بالکل ہی اتنا بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے اور اپنوں کو اپنوں سے ملاتا ہے اور کیا کہ سارے گلے سک پے دور کر کرنا ایک دوسرے سے ملتے ہیں گلے لگتے ہیں عید مبارک دیتے ہیں بدھائیاں دیتے ہیں ان شاء اللہ عید کا تو سب سے مطلب دلکش تیوار ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل ویسے آپ کے گھر پہ کون کون سے رشتے دار آئیں گے عید والے دن
جی میرے گھر پس سب بھی رشتے دار آنے والے ہیں جیسے کہ بپو ہے باجی ہے اور دوست ہے ان کے میرے مطلب آفس سے آئیں گے بچوں بچوں کے فرینڈ ہیں اور دفتر سے بھی آئیں گے کچھ لوگ اور بہت سارے آئیں گے بیگم وغیرہ آئیں گے ان کے فرینڈوں کی انشاء اللہ بہت زیادہ رونق ہونے والی ہے کل میرے گھر پہ
ہاں ماشاء اللہ میرے بھی گھر پہ نا بہت سارے مہمان آتے ہیں عید والے دن تو ہم تو نا بہت ہی زیادہ تھک جاتے ہیں کام کرتے کرتے اتنے مہمان آتے ہیں ہمارے گھر پہ تو
جی بالکل بالکل ہاں اس دن تو پتہ ہی نہیں پڑتا وقت کی یہ وقت کہاں نکل گیا ان شاء اللہ عید کا دن ہوتا ہے اتنا خاص ہے مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگا ہے
مجھے بھی آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا جی اللہ حافظ
ا فیش شکریہ